السلام علیکم
ہاں شکر شکر الحمد للہ ہاں سب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے
ابار ایکاحب ٹھیک ہے اچھا سے
ہاں سب ٹھیک آپ سب ٹھیک ہو
پانی وانی پیتے ہو اتنی گرمی جو ہے
ہاں
ہاں ہاں پانی پانی پینا چاہیے ہاں اچھے سے پانی پینا چاہیے بہت بہت پانی جناا کہ ہاں بت بتا ہے ہاں وہ تو ہے ح سے ہی ہاں اور بتاؤ موسم کیا ہے وہاں سے ہاں کیا ہے وہاں سے
میں نے بولا پانی میں مزہ نہیں آتا ہے
کہاں آنا مزہ آتا ہے آپ کے پانی میں مزہ آتا ہے آپ کو ٹھنڈے پانی میں مزہ آتا ہے ہاں
ہاں
ہیلو
ہاں بولی
ہلو ہلو ہوں ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ٹھنڈے پانی میں مزہ آتا ہے
ہاں ٹھنڈی پانی میں جوس میں مزہ آتا ہے اور یہ جوس میں مزہ آتا ہے اور نیمبو پانی میں
وہ تو ہے ہی نمبو پانی اور جوس میں دونوں میں مزہ آتا ہے
نہیں پیا جاتا ہے
ہاں مگر پینا تو ضروری ہے او آر ایس او آر ایس پیو اس میں کیا ہے وہ بھی تو اچھا ہوتا ہے ہوں ہاں کیوں اس میں کیا ہے ارے اس میں اتنا مزہ ہوتا ہے اتنا اچھا مزہ ہوتا ہے نا س نا کیا جیب آپ ہرے دن پیو گے آپ کو خود لگے گا اس میں مزہ آتا ہے
اچھا ٹھیک ٹرائی کریں گے
آپ کو خود پتا چلے گا کہ نہیں ہاں او آر ایس میں بھی مزہ ہے اور اچھا میرے پرچے ابھی جو پچھلے میں تھے نا اس پہ ختم ہو گئے سارے ابھی مجھے پتا چلا تو اب مجھے وہ ہے نا استاد ڈھونڈنا پڑا تو ا ہم نئے استاد کی وجہ سے نئے پرچے اب دیں گے اسی استاد کے
اچھا ٹھیک اب مجھے بولو کہ وہ اب کون کچھ کوئی رہ گیا ہے وہاں سدربل سائڈ سے کوئی رہ گیا ہے کہ وہ سب گئے ہے
رہ گیا ہے ڈیڈ جی بھی رہ گیا ازرو بھی رہ گیا ہے دانے دی بھی رہ گئی ہے وہ ابھی ان سب کو میں نے جو ہے ان کے پرچے بھی نہیں استعمال ہوئے ابھی بہت سارے آپ آپ خالی مجھے بتاؤ آپ پڑھ پڑھو خالی آپ یونٹ ویونٹ پڑھو آپ کو استاد آپ کے ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ میں للا کے دوں گاپ
ٹھیک وہی تو میں بول رہی ہوں آپ کچھ کر کرو نا اور بھی کچھ کرو
ہاں بی فی الحاللہ بک ختم کرو اس کے بعد پھر دیکھیں گے ان کب ہاں
اسٹاٹھ
ہاں وہی نا وہی فی الحال تو وہی ہے نا فی الحال تو اب وہ فی الحال ہ نہیں دوسرا کا تو ابھی کام دوسرا بھی اس کا تھوڑا چھٹی پہ گیا ہے تو اس نے بھی وہ جو ہے اپنے پس سے وہ ز ہت ہ ا س میں اب پرچس ہاں نہ ن س ن ایتس پانی کی نہ س پانی پسکتا تو اس کو کیا بولتے کہ جو استاد ہے نا تو اس نے اپنے پرچے جو ہے ابھی وہ فی الحال ملتوی کر دیے کیونکہ اس نے کہا پہل میں گھوموں گا وھوموں گا اچھے سے پھر اس طح سے آ کے میں کہ بچوں کے سب کے پر چلوں گا ایک ساتھ تو ابھی اس سلسلے میںھے خوشی بھی بول رہی تھی کہ وہ اس بادچے کا کیا ہوا تو میں نے اس کو کہ وہ استاھ گھومنے گیا تھا تو بھی وہاں کا مطلب ابھی پرچا نہیں ہوگا ہ ہاں تو آپ کو بھی دینے تھے نا وہ پچے کچھ
ہاں ہاں مجھے بھی دینے تھے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں وہ بات بھی تو ہے ہی خوشی کا مجھے لگتا ہے دوسرا بھی ختم ہونے والا ہے لگ بھگ ہاں وہ پرس اسی تھی نا مطلب وہ کر رہی تھی تیاری اس نے دو تین یونٹ پڑے چار میں سے تین یونٹ اس سے پڑے ہوں گے اب اس کا ایک ہی یونٹ بچا ہوگا
اچھا اچھا ٹھیک چلو تو پیچھے تو میں رہ گئی ہوں
وہی تو آپ کے پاس بارے وقت ہی نہیں ہے تو آپ کو میں تینوں یونٹ پھا دیتا ہوں مگر آپ کے بخ نہیں بگے ہاچ سے
نہیں اب تو اسٹارٹ کرنا پڑے گا نا واپس سے
ہاں ضروری ہے آپ کے پاس ہی وقت نہیں ہے باقی تو آپ کو پڑھانے کے لیے سب تیار ہے
چلو ٹھیک ہے پھر پھر اسٹارٹ کرو آپ مجھے پڑھانا تو میں پڑھوں گی
ہاں اب وقت مجھے بتائی اب سوودے کتنے بجے ہ ہ شام کے بج آ س پ ب پ ب چ ہ
دن میں بھی فارغ وقت ہوتا ہے شام آپ تو شام کو لیٹ آتے ہو نا وہاں سے
ہاں مطلب میں دس گیار میں گیارہ ساھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے میں سے میں شو کر سکتا ہوں
اچھا ٹھیک ساڑھے گیارہ گیارہ کہ ساڑے گیارہ
گیس ساھے گیارہ کیوںکہ میں سڑھے دس بجے گھر ہی پہنچتا ہوں پھر کھانا وانا کھانا تھوڑا آرام کرنا تو اسی کے ساتھ اگر تی ہر دن ہر دن تین نہیں ت ہر دن ایک ایک یونٹ پڑاؤں گا نا میں آپ کو یعنی جس میں تین ہی چار ہی تین ہی چار ہی ٹاپکس ہوں گے تین چار ٹاپکس ہو جائیں گے نا شام شام کو اور دن میں تین چار ٹاپکس تو ایک دن میں اچھا خاصا سیلبس کور ہو جائے گا ہمارا
تو پھر ٹھیک ہے
ہاں ہے نا وہی میں کہہ رہا تھا اب دیکھیے ہاں اسی سلسلے میں دیکھیے آپ
یہ ہے نا کہ آپ پہ آپ پہ ڈپینڈ ہے سب جب آپ آؤ گے وہاں سے پھر آپ مجھے کال کیا کرو
ہاں وہی میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ مجھے بتائیے گا کی کیا آپ کے پاس فارغ وقت ہے یا نہیں ہے تو پھر اسی حساب سے دیکھ دیکھیں گے نا پھر ہاں وہ بات تو ہے ہی پھر دیکھیں گے اسی حساب سے پھر کہ ہوگا کیا ہے نا ہاں
ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آج کا میرا جو یہ ہے ٹاپک وہ چلتا پتا نہیں ہے آج مجھے مطلب نا میرے ٹاپک میں آج مجھے سمجھ نہیں آیا آج کا ٹاپک
کوئی نہیں میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا اچھے سے تو اس بارد میں آپ کو اچھے سے بتا دوں گا ٹاپک سمجھا دوں گا تو مجھے آپ یہ بتا دیجے کہ ہاں خوشی سے فی الحال آپ کی بات نہیں ہو امت
ناخوشی سے میری بات نہیں ہوئی
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں وہ بھی آپ کو ان کو میں نے تین ٹاپکس نہیں تھے ابھی تو میں وہی تھا نا توپہر کو کے بعد میری ان سے بات نہیں ہو ابھی ہاں ان سے ابھی تک میری وہ ٹاپکس میں نے ان کو بھی نہیں پڑھا ہے تو اب سے ان کا ایک دو ٹاپک رہتا ہے تو وہ ان کو ک کر کراؤں گا میں آرا آرا سے ہو جائے گا کیونکہ ابھی وہ تھوڑی مصروفی ہی رہیں گے نا گھر سے بڑی ماما بھی وہاں پر ہے وہ بچے وچ کے ساتھ بھی تو اس سلسلے میں تھوڑے مصروفی رہیں گے وہ اور باریک اٹ گئے
یہ اٹھتا ہے سوتا ہے یہ اٹھتا ہے اور سوتا بھی یہ
گرمی ہے نا اسٹگ میں بہت زیادہ تو اسی اسی وجہ سے ہاں اسی وجہ سے پھر اس کو ہو جاتا ہے مطلب یہ کیونکہ آج ہے اتنی مطلب گرمی ایسی ہے کہ کیا بولیں گے اس ہاں بہت بہت ہی دم ہے نا
دو تین دن پرسوں سے ٹھنڈی تھی لیکن اب کیا کرے
ہاں
اور گرمی بڑھ گئی اب ان بچوں کو بچاروں کو اور جانا ہے اسکول اب اور گرمی کی چھٹی ہونی چاہیے
ہونا تھا ایک ہفتہ ان کو پھر سے ڈالنا تھا اور ایک ٹھیک ہمارا تو پتا نہیں ہے ہمیں ان نے کہا تھا ڈگری مطلب پتاہ نہیں ہمارے وہ ڈگری کالج کےاتھ ہی ہماراری یونیورسٹی آ یہ کنی آتی ہے تو ہمیں شاید اکیس سے انہوں نے بولا تھا کہ دو تک ہو جائے گی پر پتاہ نہیں ان میں ہم آتے ہیں نہیں آتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں اس کا تو مطلب ہمیں پتا نہیں ہے اس سلسلے میں مطلب ہم کس چیز میں مطلب جو ہے آ جاتے ہیں کیونکہ اسکول اور کالج اسکولوں کے ساتھ اور ہائی اسکولس کے ساتھ تو ہمیں نہیں دیا ہمیں ہمارے تو پتا نہیں یونیورسٹی مطلب کس درجے میں آتی ہے اور درجے کو کریں گے بھی ہاں وہی ان کو کریں گے بھی نہیں بھی کریں گے سلسلے میں کیا ہوگا پتا نہیں ہماری تو فح چھٹی ہی چل رہی ہے ہم اکتیس کو جو ہے ایگزام ختم ہوا تو تب سے فی الحال ہمیں پندرہ کو ایک پیپر بچا تھا وہ دے دیا ہم نے کل تو اب فی الحال تو ہم مجھے لگتا ہے ایک فسٹ تک ہم نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا اب یہ چھٹی دے نہیں دے ہم تو نہیں جانے والے وہ بات تو ہے ہی سیدھا پھر بعد میں دیکھ گے کہ کیا ہوگا کتنی گھر بھی میں جائے گا بھی کو رہوں ہاں بہت گرمی ہے نا اس بار اسی لیے
ہاں گرمی تو ہے
ہ اور چائے وائے پیا آپ نے ہ اچ اچھا مگر ایک خوشی کو م پرسوں بول رہا تھا کہ گرمی کتنی بھی ہو ابلتی ابلتی چائےیوں نچےاں ہ گرمی ہو وہاں سے پتا نہیں کتنی بھی چائے ابلتی ہوتی ہونی چاہیے ٹھنڈی چائے بھی نہیں پیئیں گے ابلتی چائے پییں گے برابر ہ وہاں سے فین کھولا یہاں سے گ
ہوں گرمی میں بھی الگ ہی مزہ ہے چائے کا
ہاں ورنہ کیا باہر سے بھی گرم اندر بھی گرم ہی ڈال رہے ہیں تو بس ہو گیا
کشمیر کے لوگوں کو کہاں وہ جب تک چائے نہیں ہوگی تب تک ان کا سر ہوش میں نہیں آئے گا
گا کہاں وہ تو گھوم رہا ہوگا
وہی تو ہے نا ایک دن چائے بند کرو آپ دیکھو کہ مجھے لگے گا کہ میں گھوم رہی ہوں
وہ ج جینس آ وہی دن ہی شرو نہیں ہوگا اس سلسلے میں اس سلسلے میں تو دن ہی پورا شرو نہیں ہوگا وہ تو ایسے ہی گھوم رہا ہوگا وہ دن بھی پورا جیسے لگ رہا ہوگا کہ پتا نہیں خواب خواب دیک دیک رہے کیا دیکھ رہے تو اس سلسلے میں پتا ہی نہیں ہوگا
سچ میں ہاں ہاں سچ میں
ہاں بائی
چل اور باقی بس شکر
اچھا ٹھیک چلیے پھر ہمارا وقت اختتام ہوتا ہے پھر میں دیکھوں گا اگر فری جب میرے پاس وقت ہوگا تو میں بتا دوں گا سب ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے اور میرا جو ہو اس کا کیا ہوگا
کس کا
وہی جو
ہاں وہ وہ میں دیکھوں گا اس کا ابھی تو میں بتا دوں گا آپ کو اس وقت پ ہ چلیے بیٹھے بیٹھے ال اللہ حافظ